ہلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ کہاں اتنے مصروف ہوتے ہو فون کال کرنے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے
ارے مصروف نہیں تھا کال تب جب میں نے کل بولا تھا کریں گے تب آپ بزی تھی آپ اتنے مصروف تھے پھر آپ نے بولا پھر میں مصروف تھا
وہی نا کہاں تھے آپ اتنے میں نہیں نا آپ کا اتنا انتظار کر سکتی ہ
گھر پہ اتنا کام چل رہا ہے نا اس لیے اس کے ساتھ ابھی کچھ ساما
نکالنا ہوتا ہے
ساڑے گہرا لانا پڑا پھر سامان گھر کے لیے
اچھا
دو دکاندار کے پاس جانا پڑا اس لیے میں نے بولا تھا پھر بعد میں کرنی
اچھا اچھا
اور کل بھی یہی سین تھا یہی مسئلہ تھا گھر پہ کام تھا ن میں کھیلنے کےیا کل پرسوں اچھا ہمیں اب چھٹی ہے کل سے
چھٹی کیوں ہے
بتا نہیں اب کل ہی پتہ چلے گا فی الحال تو کل جائیں گے
آپ کو کس نے بلانا چھوٹی ہے
مجھے کسی نے نہیں بولا لیکن مسیج آئی تھی نا وہ گ کالج اس کو ٹوینٹی ون سے ہی چھٹی ہے
کس پہ آئی تھی میسیج مجھے تو پتا ہی نہیں ہے
اس پہ نہیں جوہ وہ گورنمنٹ کی میسج تھی نا جی
مجھے پتا ہی نہیں ہے کیا بول رہے ہو آپ
آں
مجھے پتہ ہی نہیں ہے
آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں رہتا ہے نا
اچھا انہوں نے گروپ میں بھیجے تھھی نا وہ یہ اپکس آپ نے کو دیکھا تھا
کون سے ٹاپکس مھ
اچھا بولو کس عونوان پہم دس یہ کرتے کیا اسو بو کہ ہیں
کچھ بھی بھول دو کچھ بھی انناپ شناپ بک دو
تو بولا تو تھا کس سنومان پہ بات کریں گے آپ نے تو بولا ہی نہیں
تو آپ بولو نا آپ آپ
کوئی سا بھی انومان چن لو یا کسی سے پتاہ کراؤ
انہوں نے بھیجا تھا وہاں پہ مگر آپ نے پتا نہیں میں نے دیکھا تھا مگر میں بھول ہی گئی
اچھا اس سال ہے وہ میں نے دیکھا ہی نہیں
میں نے دیکھا تھا بٹ مگر میں بھول ہی گئی
اچھا آپ کہاں کہاں گھمی ہو چلو بات ہاں نہیں نہیں نہیں نہیں پتانا نہیں پتانا نہیں بتانا اچھا آج کیا کیا
آج میں کر رہی تھی صبحس گھر کا ہی کا
آج آپ نے کام کیا
ہاں اورج میں نے
تو ت مالا ڈالنی پڑے گی آپ کو
ہاں
یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کام کیا ہے آج
کبھی کبھی کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا میں
اچھا
اتنا بھی نہیں ہے اب میں بالکل ہی کچھ نہ کروں
پڑھا کچھ
اچا یہم وونے بی جائ ت رینڈم اپکس وییدر چینجز اینڈ سیزنزپٹس امپارٹنس آف ڈرنکنگ واٹر بینفٹس آف ویکنگ اپ ارلی
امپورٹینس بہت ہے پانی پینے کی
اچھا جیسے کیا میں تو ویسے بھی پانی پیتی ہوں مگر گھر میںا پتیوں
گھر میں میں خالی کھانے کے ٹائم ایک گلاس پیتا
کیوں اب تو کالج میں بھی نہیں پیتے ہو
اتا
پانی پینا چاہیے
پانی پینا چاہیے ہاں یہ مجھے بھی پتا ہے ایک لڑکی نے بولا تھا کہ میں نے وہ کیا تھا اسکن کیئرس کے لیے نا
ہوں
میں نے پانی پینا اسٹارٹ کیا تھا لیکن اس سے مجھے واش روم جانا پڑتا ہے تو میں نے بولا باڑ میں جائے
ہ
مجھے نہیں کرنا ہے اسی کیئ
ہاں
اس نے بولا مجھے نہیں کرنی ایسی کیئر سکن کیئر کی جس میں مجھے پانی پینا پڑے اور مجھے بار بار واش روم
سنو نا سنو م نک اس کا ایک پیراگرراف میں ڈٹ کروں گی آپ سنا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ میں دیکھوں گی مجھے کتنی اردو میں غلطیاں ہو جائیں گی یہاں پہ لکھ کے ہیں پانی ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے یہ ہمیں پت تھا ا کےے بغیر انسان جانور جو کہ آپ ہو اور پودے زندہ نہیں رہ سکتے پانی ہماریے جسم کو صحت مند رکھنے جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھ
درجے حر حارت
خوراک حضم کرنے اور جسم سے نقصان دہ مہد خارج کرتے کرنے میں مدد دیتا ہے اچھا
اچھا
مناسب مقدار میں پانی پینے سے جس میںح توانائی رہتی ہے جلد ترو تازہت کیا جلد ترو تازہ اچا سکن تر و تازہ رہتی ہے اور مختلف اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں بھی مدد ملتی ہے اس کے بعد کیا ہے اسی لیے ہمیں روزانہ صاف اور محفوظ پانی مناسب مقدار میں پینا چاہیے اور پانی کی کو ضائع کرنے سے بھی بچانا چاہیے کیونکہ پانی اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پھر اس نے لاس آخر میں لکھا ہے اگر اس اسکول کے لیے تو میں اس نے دس کیا دس لائنوں یا آسان اردو میں بھی لکھ سکتا ہوں اچھا تو سیکھا آاپ نے کتنا ضروری ہے پانینا
پانی پینا ضروری ہے انسان اور جانوروں کے لیے اب آپ بولو خود آپ کس کیٹیگری میں آتی ہے
ہ انسانووادی
سچ میں
ہوں ہ
جب آپ کو پتہ ہے پھر کیا بول سکتے ہیں لیکن آپ انسان ہو مجھے تو لگ رہا ہے لیکن آپ نے بولا آپ جانور ہو میں نے بولا جو جانور کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی جانور ہی ہوتا ہے
ہاں آپ تو ہو جانور م جو پتہ ہے
تو اس کا مطلب آپ بھی ہو پھر
بول رہا ہے جسم کے تقریبا جسم کی تقریبا ساتھ سے ستر فیصد حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یہی ج س ک تمام اہت اہم اف اف آل کے لیے ضروری ہے پانی خوراک کو و حزب اچھا یہ اس نے پہلے ہی بھی بولا تھا مناسب دند میں پانی بنا مناسب مقدار میں پانی پینے سے خون کی کیا روانی بہتر رہتی ہے جوڑوں میں کچھ برقرار
جوڑو میں کیا جوڑو میں بولو پھر سے مجھے مما بیمار ہیں
یہاں پ پتہ نہیں لکھ ہو جووڈ میچ چکنا ہی پتا نہیں برقار ر رہتی ہے جلد صحت مند رہتی ہے اور جسم پانی کی کمی مطلب ڈیہائیڈریشن سے محفوظ رہ رہتا ہے پانی کی کمی سے کمزوری جو آپ کو ہوئی ہے سردی درد جو آپ نے مجھے اٹھایا ہے جو سر درد آپ نے مجھے اٹھایا ہے
ہوں
اچھا اور کیا ہے چکر آننا
جو آپ کو روز آتے ہیں جو آپ کو آتے رہتے ہیں
ہ ہ اسی لیے ہر فرد کو روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق پانی پینا چاہیے اور مختلف یہ مختلف بیماریوں سے بچ ج ممکن ہو پتا نہیں دیکھا کتنا میں نے آپ کو سکھایا کون آپ کو اتنا سارا سکھاتا
بہت بہت میں تو آپ کا شکر مند رہوں گا پوری زندگی یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ تو مجھے پہلی بار
دیکھا اب میرا احسان آ کبھی نہیں ہوگا چکا پاؤ گیا آپ کبھی
کبھی نہیں آپ کہاں اتنا بڑا احسان میں زندگی بھر اپنے سر پہ لے بیٹھوں گا
خ ہی تو دیکھا
ہو گیا پانی پانی ختم
ہاں پانی پانی ہو گیا ختم ا آپ دیکھو اس نے فضول سا بولاں اس کو کچھ اچھا بونا تھا ن اس نے وہی وہی باتیں بولی جو ہمیں پتہ تھا
تو مجھے مت پتہ تھی نا آپ نے مجھے سکھائی
ہاں
اگلا انوومان کیا رہے گا اگلا انومان موسم پہ ہوگا
پانی ہاضمے کے عمل کو بہتر بناتا ہے سنو اور رہی کہ اچھا ہاں یہ غذائی اجزاء آکسیجن اور ہارمون ہارمون ہے ہارمون
ہاں
کو خون کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے پانی جسم کے درجہ حرارت پسینے کے ذریعے معمول پر رکھتا ہے جس سے جسم زیادہ گرم ہونے سے سے محفوظ رہتا ہے پانی گردوں مطلب کڈنیز کہ صحیح کام کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے اوکے اللہ حافظ
کے ویٹ کرنا پانچ آٹھ منٹ ہے
کیوں
ہ مما بلا رہی
میں نہیں کر سکتی آپ کا ویٹ
ارے دو پانچ دو منٹ میں دیکھوں خالی وہ کیا بول رہی ہ تب تک ٹاپک دیکھ رکھو نا وہ بڑا سا جو دس منٹ میں ہو جائے گا
اچھا اچھا ا اوکے